وعلیکم جی
وعلیکم السلام
ہاں جی ہاں ج ج ہاں جی ہو گھر پرریوار سب خیری ہے تے وہ آپ کے
ہاں جی ہاں جی
آپ بتائیں آپ کے یہاں سب خیریت
ہاں جی ہاں جی سب کھ رہی ہے جی سب کچھ سب بڑھیا جی اور یہ لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا تو میری بیگم نے آج کڑھی چاول بنائے تھے تو پھر آپ بتائیے کہ آپ نے کیا بنایا
ہم نے آج چھولے چاول بنائے تھے
اچھا اچھا تو پھر یہ کیسے بنتے ہیں کچھ بتا
اچھا آپ کو اپنی بیگم کے لیے سرپرائز تیار کرنا ہے ا چھوولے بنا کے ان کو دینا ہے بی اگر آپ انڈائریکٹلی میں باتی ہوں آپ کو اپنیپ بیگم کو آپ کیسے پرائز دے سکتے نا چھے بنا کے تو پہلے نا آپ چھولے بھگو دینا رات کو اور صبح کو نا پھر آپ ان کو اچھے سے واش کر لینا دھونے کے بعد نا کوک میں پانی ڈالنا اور ڈالنا ت دھلے ہوئے چھوولے تھوڑے سالٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سر جلدی کرل جائیں گے پھر آپ کو لگا دینا سیٹ میکسمم دس سٹی میں آپ کے چھولا اچ چھ سے گل جائیں گے پھر اب تڑکا تیار کرنا اس میں پیاز لسن ٹماٹر ادرک ہری مرچی اور کھڑے مسالے تیز پ تیز پ تا اور سابوت الائچی دالچینی لونگ اور کالی مرچ ثابوت والی یہ سب ڈال کے نا آپ ایک دم مطلب پہلے ان کو فرائی کرنا پھر مسالہ بنانا پیاز ٹماٹر ادرک سب کو مسالہ بنا کے سبزیوں کا اس میں آپ اس کو مکس کرنا جب مسالہ بالکل بھون جائے گا مطلب جیسے آپ اس میں مکس کرو گے نا مسالے کو دس منٹ تک پھر اس پہ نا آئل آ جائے گا اوپر تو وہ تب بھون جائے گا پھر اس میں آپ نمک مرچی ہلدی رنگ والی مرچی سب کچھ ڈال دینا
ٹھیک ہے
پھر مکس کرنا مکس کرنا پھر اس پہ کلر آ جائے گا اچھے سے دین اس کے بعد کیا اس میں چھوولے ڈال کے اس کو دو بسب دلوا دینا دو سیٹی آپ کے چھولے تیار ہو جائیں گے دھنیا بھی ڈال دینا اوپر سے آپ کی بیگم بہت خوش ہو جائیں گی پھر آپ سے چھوولے دیکھ کر
واہ جی واہ بہت اچھی بات ہے تھینک یو سو مچ آپ نے بتایا مجھے
جی جی اور بتائیں آپ کا رواد
جی جی بہت جی جی بہت بڑھیا جی ہو رہی یہ وہ چھٹیاں ب چھٹیاں چل رہی ہیں جون کی ٹھیک ہے جی تو اور سنائیے آج کل کے بچے موبائل وغیرہ بہت چلاتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے بچے اچے ہو گئے ٹھیک ہے جی تو پھر اس پر آپ کیا بولنا چاہتے ہیں
میں یہ بوچاہوں گی اگر آپ کا ب چھوٹا ہے نا تو اس کو اسکرین ٹائم زیرو ہی رکھو مطلب موبائل سے دور رکھو آپ اس کو ٹی وی سے دور رکھو ابھی بہت سی مدر نا ایسی جویکھتی ہیں بچہ ر رہا ہےا اس کو فون دیتے وہ چپ ہو جائے گا کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں ہم دیک رہ ہیں اس کو فون تو وہی فون چلا لےا چپ چان بیٹھائےا لیکن یہ چیز گ اب ان لوگ کو اتنا بہت غلط بات ہے ایسا بہت سی میں نے مدرس دیکھے ہے مطلب خود اپنا فون دیکنے ہیں نا ب بچوں کو ٹی وی لگا کے دے دیا
ہاں یہ جان موجھ کے ہوتا ہے شاید ہاں دیکھیے اس پر میرے تو یہ بچار ہے کہ ماں باپ ہو سکتا ہے جان مجھ کر اپنے بچوں کو فون دیتے ہو تاکہ وہ کنارے میں شانت بیٹھے رہے تنگ نہ کریں کیکہ آج کر کے کیکہ آج کر کے جنریشن کے جو پیرنٹس ہیں نا آج کل کے پیرنٹس وہ نا شور شرابا برداشت نہیں کر سکتے شاید
بالکل بالکل اور مطلب اگر میں کہتی ہوں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے فری ہو آ کو نہا بچوں خود نا خود ایکٹیوٹی کروانی چاہیے لائک اس کو چلنا سکھاؤ بگاؤ اس کو بال سکھؤ یا اور ایکٹیویٹیز کراؤ جانور دکھاؤ اس کو انٹروڈیوس کراؤ جانور اس کو ایک سلائم آتی ہے کلے آتی ہے اس کو دوست سے کھیلنے کے لیے لیکن کیا کرتے مدر بچا ہو رہا ہے نا اس کو ٹی وی چلا کے دے دیا وہ کارٹون فلم آتی ہے وہ لگا کے دی موبائل میں بچ لگا کے دیتی ہے بچہ ہنتا گ وہ بچ دیکھتا ہے کو شانتی سے بیٹھ اور وہ اپنا فون دیکھتی رہیں گی تو یہ چیز بہت غلط ہے اس چیز کو بہت دھیان رکھنا چاہیے مدر مدر کو بھی اور فادر کو بھی دونوں کو اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم بچوں کو اسکرین ٹم زیر رکھ اگر فون چلاؤ گی نہیں تو وہ فون دیکھے گ ہی نہیں اگر تم خود فون چل تو فون دیکھے دیکو پر نارمل سی بات ہے اگر ہم خود یوز ہی نہیں کریں گے تو اس کو پتا ہی نہیں کہ موبائل میں ہوتا کیا ہے وہ انروڈیوس ہوگ ہی ن نہیں موبائل سے اگر ہم خود یوز کر گ نا تو وہ خود بخود انروڈیو ہو جا ویس موبائل میں ویڈیوز آتی ہیں اس میں سے انگلش چلے ہیں اس کو تو جتنا ہو سکتا کہ آپ کو خود کا بھی ٹائم ا زیرو اسکرین رکھنا چاہیے میرے حساب سے سے ممی کو بھی اس کے پاپا کو مطلب فون کا یوز بہت کم کر دینا چاہیے کہ بچوں سات نا ایسسی کھیلو کچ کویسی پلے کراؤ جسے سے خود کا من نہیں کرے ایسے تو بچوں کی پتا آئی سٹ ویک ہو جاتی ہے اھی تو ان لو کو نارمل سب نارمل لگ رہا ہے سب کچھ نارمل لگ رہا ہے لیکن ایک سال بعد دو سال بع اسڈ سڈ نا و ہو جاتی ہیں بہت زیادہ اور اس کے کان میں اس کے جو ایئر ہوتے ہے وہ بھی کام تھوڑا کم کر د کیونکہ نہا وہ ٹی وی کے آواز سنتے ہیں اس کے بع تیس سن وہ لوگ کے کان میں پرابلم ہو جات ہے اس کی آئز میں پرابلم جات ہے اور وہ ایک ایکٹیوٹی نہیں کرتے پھر وہ چل نہیں پاتے اور کھ بچے پھر بولتے بہت بہت لیٹ چلتے بہت بہت لیٹ ہے بیکاز ان کی ممی میں دھیان دیتی نہیں ہے
نہیں دیتے صحی کہہ رہے ہیں
بد میں بولتے کہ ہمارے بچہ کم جو رہ ہے نا اس لیے ارے وہ کمزور نہیں ہے آپ لگوں نے دھیان نہیں دیا اس پہ
نہیں جیا بالکل بالکل میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں آج سے ایک ہفتے پہلے میں اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھنے کیا ہوا تھا ایک ہالی وڈ مووی لگی ہوئی دیک ٹھیک ہے جی تو پھر ہمارے بالکل ساتھ میں تھوڑا سا آگے ایک کپل بیٹھ تھا وہاں تھا ان کا ایک بچہ تھا ٹھیک ہے بچے کو اور بچے کے ہاتھ میں فون نہیں تھا اس کے پاس آئی پیڈ تھا بڑی سکرین تھی ٹھیک ہے جی تو پھر ایک ہالی ووڈ فلم سڑھے تین گھنٹ کی ہوتی ہے فلم کی شروعات لے کے آخری تک وہ بچہ کا سر نہ اوپر ہوا نہ لیفٹ رائٹ دیکھا وہ اسکرین پر ہی دیکھتا رہا وہ میں میرا دوستے دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے رہے ساڑھے تین گھنٹے لگاتار
بالکل بالکل اور پتا اس بات میں نا پیرنٹس خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ فون یوز کر رہا ہے چھوٹی عمر میں کہ ہمارے بچے کے پاس آئی پوڈ ہے آئی پیڈ ہے یا ہمارے پاس آئی فون ہے یہ کچھ ہونے کی بات تھوڑی نا ہے تمہارا اس پہ اسٹریس زیادہ ہے وہ اس کنسنٹریٹ خراب ہو رہا اس کو اس کا مائنڈ خراب ہو رہا ہے اسکرین میں اس کی آنکھوں پہ دمغ پہ اثر کر رہی ہے لیکن وہ بہت چڑ رہاتتے ہیں اس بات سے خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ فون چلا لیتا ہے چھٹی سی عمر میں دو سال کا بچہ ہمارا فون چ رہتا ہے ارےئیوارڈ کی بات ہوناا وہ غط بات ہے
جی جی صحیح گیا جی جی دیکھیے فون کے فائدے تو بہت ہیں ٹھیک ہے جی اور نقصان ن نقصان تو ہے پر دیکھیے نقصان تب ہے جب بچہ مطلب کہ پ مطلب کہ ایسا ہی جو یوز لیس ویڈیوز ہوتی ہیں انسٹاگرام ریلس سوکیا وہ د دیکھ وہ تو کوئی فائدہ نہیں دے رہی آپ کو
لیکن بالکل لیکن بتہ کیا ہوتا ہے بچے نا ایک عمر ہوتی ہے فون چلانے اگر آپ پانچ سال سے پلس ہو موبائل یوز کر رہے ہو دس از نارمل لیکن اگر آپ دو سال کی ڈیڑھ سال کے ہو تین سال کے اور آپ فون یوز کر رہے ہو ریلس دیکھے ہو مطلب فون ہی یوز کر تو یہ ایج پہ آپ کو اسکرین ٹائم خراب کرے گا ہی کرے گا
بالکل صحی کہہ رہے ہیں آپ
بھی ہو بچے والی ہو یا کارٹون بھی ہو یا کیسے بھی ہوں لیکن وہ خراب کرے گی یہی کرے گا اس کو بکیکز کی ایج نہیں ہو میں نےیکھھی نہیں کہ اتنی اسکرین ہوتی ہے اس کی کہ وہ ڈسپلے کی کتنی ہائی پاور ہوتی ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتا لیکن پھر بھی اس کی ممی لوگ کیا ہوتی ہیں خوش ہوتی ہمارا بچہ ہم کام کرے ہیں بچہ ہمارا فون دیک رہا ہے ہم فون سےارے بچہ ہمارا فون دھ رہا ہے اتنا فون نہیں دکھانا چاہیے وٹی کرواتے نہیں ہیں اس کو چلنا ان کو آتا نہیں ہے چلتا پھر وہ لیٹ ہے پھر ایکٹیوٹی کہاں سے مائنڈ بالکل
جی صحیح کہہ رہے آپ
نہ اب ان کو باہر لے کے جانا پارک لے کے جانا ہے نہ کچھ کچھ بھی نہیں بس موبائل جو تو بچہ چپ بیٹھا ہے ہمارا ہم خوش ہیں
جی دیکھیے جی جی جی
فون دیتی نہیں تھی بالکل کل بھی ج ہم چھوٹے تو فون تھے ہی نہیں تھے ہی نہیں تو ہم لوگ کے مائنڈ شاپ بھی ہے لیکن اب جو بچے ہیں مطلب نہ تو وہ دو ہیں چلتے ہی نہیں ہے
بالکل جی دیکھیے یہ آپ نے یہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو ہمارا ٹائم تھا دیکھیے اگر میں اپنے ٹائم کی بات وں تو آج سے پندرہ سے بیس سال پرانی بات ٹھیک ہے جی ہم گلیوں میں گھومتے تھے ا اتنا گھومتے تھے ٹھیک ہے جی ممی پیچھے پیچھے گھومتی تھی روٹی لینے روٹی کھلانے کے لیے ہم پھر بھی بھاگ جاتے ہیں دور بھاگ جاتے تھے شام شام تک آگتے تھے تب دیکھیے تھوڑی جی سینٹیو بات کروں گا ٹھیک ہے یہ اس ٹم نا کچھ خطرے والی بات نہیں ہوتی تھی پر آج ک ٹائم میں نا یہ بچ چ وہاں چلے گئے واپس نہیں آئے کڈنیپنگ وغیرہ
ہاں ہاں باہر نہیں بھیتے بالکل لیکن پیرنٹس کو خود جانا چاہیے نا ہمارا اچھا تھا جس میں ہم لوگ آؤٹ ڈور گیم بھی کھیلتے تھے اب کوئی بچ آؤٹ ڈور گیم کھیل ا نہیں دکھے گا
جی جی ہم کرکٹ کھیلتے تھے آج کی جنریشن کو یہ نہیں پتا کہ گلی ڈنڈا کیا ہوتا ہے
ہاں صحی بات ہے میں بھی یہ کہنے والی تھی نہیں پتا کنچے ہوتے ہیں کنچے وہ کاچ وال اس میں گرین سا ایک اسپارکل ہاں ہاں وہ بھی نہیں پتا ہوگا ان لوگوں کو ایک ڈھیا ہو وہ عیدیں بنا کے بال سے مارتے ہیں دوسرے کو ان لوگ کو وہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ گیم کون سا ہوتا کبڈی ان لو کو وہ بھی نہیں پتا ان لو کی ہیلتھ گرو ہو ہی نہیں پاتی نا وہولو کھیلتے نہیں ہے باگتے نہیں ہے باہر نک
بالکل بالکل صحیح کہ ہے جی ج ہم اتنا کھیلتے تھے ہم جی ج کارٹون دیکھتے تھے نوڈی چن چین ہو گیا ڈورمون ہو گیا ہم چین چین ہم ہمارے ٹائم میں جی جی ہمارے ٹائم میں وہ ہوتے تھے چین چین کھیلتے تھے پکڑم پکڑائی
ہاں ہاں ہاں صحی بولا صحیح بولا لیکن اب بچے نہیں کھیلتے نا اب ان کو اب ان کو کارٹون دیکھنا ہی نہیں اب ان کو فون دیکنا ہے
جی ان کو مطل گیمس دیکھنے ہیں جی صحیح کہہ رہے ہیں میک اپ میک اپ جو آج کل کی جو چھوٹی گرلس ہے میک اپ دیکتی رہتی ہے پورا
بالکل بالکل ہاں صحیح بات ہے تین سال کی بچی ہوگی نا بولے گی آئی پیلٹ آئی پیلڈ چاہیے مجھے ہمارے بھی پڑوس میں ایک لڑی ہے وہ تین سال کی ہے وہ بول آئی پیلٹ چاہیے مجھے آئی پیلٹ اور ویس سے آئی پیلٹ چاہیے تین سال کے کی
جی جی صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمارے ٹائم میں دیکھو ہم تو پہے زمانے بہت پتلے پتلے نہ ہمارا پیٹ بار ہوتا تھا آج کی جنریشن کو دیکھ لو کرکرے کھا رہے ہیں چپس کھا رہے ہیں پیٹ ٹھیک ہے باہر ہے روٹی کھانی ہے فون دے کے پورا دن بیٹھے رہنا
بالکل اور صحیح بات ہے اور لوگ نے سوچتے کہ گرو کی بات ہے ہمارا بچہ فون لے کے بیٹھا ہے بہت گرو کی بات ہے ہمارے بچوں کو فون یوز کرنا آتا بہت گرو کی بات ہے وہ دو سال کا ہے اسے فون نہیں سننا بہت گرو کی بات ہے اس کی آئیے ایسی بہت بھی نہیں نقصان کی بات ہے ابھی تو ایزی ہے ابھی تو یہ چل ہے ابھی کچھ ٹائم بد نا اسکسٹ ویک ہو جانی ہو جانی ہے اسکرین پ ائم بہت یوز کیا ہے اس نے فون بہت دیکا اس نے آواز تیز بہت سنی ہے اپنے گانوں سے
بالکل صحی کہہ رہے ہیں ہم
رٹی ویسی ہی بنے گی
بالکل بالکل
اب ان کو ان کے پیرنٹس کو ہونا چاہیے ممی کو پاپا کو دونوں کو کر کے اس کو کرنا چاہیے کہ دونوں کی ذمہ داری ہے
جی صحیح کہہ رہے ہیں
نہیں ہےا کوئی سمجھنا نہیں چاہتا سب کو ایک ہی اگر مان چ چان بیٹھےئے نا بچت شانت ہے اور کیا چاہیے لائف میں ان لوگ کو یہ ہوتا ہے شانت ہے یہ بھی شانت ہے اور کیا
بالکل آج کل کے بچوں کو اگر آپ بیس پچاس روپئے دیں یہ سیدھا اس دکان پہ جیں گے جہاں پر چپس کرکرے مل رہے ہیں کبھی ان بچوں کو نہیں دیکھا کہ مطلب کہ باہر سے کوئی پنیر کھائے ہو اسی پیسوں صحی ٹھیک ہے جی
دہی پنیر ان لوگوں کو نہیں بتا ان لوگ کو بتا ہے موموز چاؤومین نوڈل چپس برگر پیزا انہیں یہ بتایا
ہ چلیے ہاں ٹھیک ہے جی اور اللہ حافظ اوکے جی
خوداؤ پھریداؤ کہئی